ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے جناب
جی بہت اچھا میرا بہت اچھا کھیل تھ ہے آپ بتائیں
جی بھائی جانا آپ کو ہے نا ابھی تک کچھ سمجھ بات ہی نہیں آئی جی الحمد للہ بولا جاتا ہے جب میں خوش میں ہوں اچھے میں ہوں نا تو جی آپ سے کوئی پوچھے گ آپ کا کیا خیریت ہے تو جی الحمد للہ اللہ کا دعا ہے اللہ کا شکر ادا ہے
ٹ ارے وہ بڑی بھائی پتا کیا کیا ہے کہ ایک دن میں ن ہزار کول آتی ہے میرے پاس
جی جی میں سمجھیا سمج گیا ارے کسٹمر لوگ کی تو تو وہ عادت ہوتی ہے ماتا خراب کرنے کی جب فیملی لوگ رہے نا تو جب میں کھانے بیٹھتا ہوں تو تو اتنے سارے کسٹمر لوگ کال کرتے ہیں کہ پریشان کر دیتے ہیں میرے کو
روز اللہ مطلبرم سے الحمد للہ الحمد للہ کرتے بھول گیا بڑے بھائی میں
جی جی چلیے کوئی نہیں ہوتی ہے
میرے پاس ابھی ایک لڑکا بیٹھا ہے بڑے بھائی
جی جی ہاں
بڑا نٹکھٹ ہے بڑے بھائی مطلب بہت بدماس بھی ہے
نہیں کوئی دقت نہیں بھجن ہوتی ہے بچے لوگ اسی میں سوٹی کرتے ہیں جب تک وہ ل لاپرواہی نہیں نہیں کریر تب تک سوٹ نہیں کرتے ہیں بچے لوگ کو وہ بچپن سے عادت ہوتی ہے کچھ کچھ لاپرواہی کرنے کا جی
پتہ ہے بڑے بھائی آپ کو میں گیا تھا آج کل کرکٹ کھیلنے
کیا چی
کرکٹ کھیلنے ک کرکٹ کلنے
اچھا اچھا ہاں
تو کرکٹ میں کھیلنے گیا تو پہلا بال مطلب میں نے پورا سیٹ اپ کر لیا گھر سے میں نے پورا تیار وار ہو کے پورا میں نے پریکٹس کیا اور پورا نیٹ میں میں نے پریکٹس کیا پورے پورے دن بھر
جی جی
میں نے پریکٹس کیا کیونک میچ تھیڑ بہت بڑیچ تھی تو مطلب میں گیا گیا گیا گیا گیا میں پہنچ گیا ہو رہا ہوں ٹھیک ہے پہنچ گیا ہوں میں تو میچ اسٹارٹ تو بھی میچ تھی ہمارے نو ہزار روپے کی میچ تھی
ا مائک گوڈ ہم لو تو اتنا کہ کبھی نہیں کھیے بھائی جان
جی جی ہاں ہم ہماری اوقات نہیں ہے نا کاریا سے میں نے اس میں پیسہ جیتا تھا اس لیے کھیل گیا
اچھا اچھا جی چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کاریاں بہت گغریب لووں کو ہیلپ کیے ہیں جی آپ کے منہ سے نہیں میں نے بہت سارےوگ کے منہ سے سنا ہوں میں
جی جی جی تو میں گیا میچ اسٹارٹ ہوئی میں نے اللہ کا نام لالم سٹوٹاا پڑ ل پڑے بھائی
مرے ہاں
ٹو ٹاس ہوئی تو ہم نے بیٹنگ چنی
جی
تو اب میں تھا اوپنر میں توڑ بہت بڑا
جی جی آپ زیادہ کلاسک سوٹ کھیلتے ہیں بھائی میں نے دیکھا
تو میں اوپنگ اتریا
جی ہاں
تو میں سیٹ اپ اوٹ اپ گھر میں آپ دیکھیے میں نے کتنا پریکٹس کر کے کیا میں گھر سے
جی ہاں
بڑا میچ تو پہلا بال بالر اسٹارٹنگ گل رن اپ لینر شارٹ کر دیا آ آ آ آ آ
جی بالکل
اور پہلا ب آؤٹ
او ہو مائک نو ہزار کے پیسے تھے آپ ایسے کیسے کھیل گئے ہیں
نہیں تو ہماراری ٹیمٹ بھی بچیں بڑے بھائی
بائی دیکھی ٹیمٹ پہ بوسہ نہیں کر بھائی خود
تو ہم نے دس اوور میں اٹھتر رن بنا دییاے بڑے بھائی ابیا بولی
ہاں
اور بولی میں سب سے پہلے ہاتھ کس کا اٹھتا ہے آصف کا
تو آپ ہ گھما کے نہیں نا کرتے تھے
میں اسپن کرتا ہوں بڑےھائی میں اسپن میں ہاتھ اڑایا لیکنیچ تو ہاتھا کے بڑے بائی تو کراناڑاڑے بائی
جی جی آپ کا بالنگ میں نے کھیلا ہے جو آپ کا یو جو آف سے جو لیگ گھستی ہے نا تو جی ماشاء اللہ اس میں بولر مطلب بیٹس مین تو تنگ ہو جاتا ہے کہ میں آف کے سوٹ کھیلوں لیکن لیگ میں گھس جاتی ہے
جی تو اب میں بالنگ چلا گیا اسٹارٹ کر دیا رن اپ اپنا
جی جی ہاں
تو ناسہ نو ہزار روپ کا او اولو بھی تو اچھا پے کےئے بے بڑے بھا سے تھوی گلی م میں ا بڑا والا کلتا ہے میں نے چل
کبھی نہیں کھیلیں گے ویسے
ہاں تو وہ لوگ اچھا پلے لایا تھا
جی
پہلا بول گیا میں چھکا
او مائی گوڈ آپ کی قسمت ہی برا ہے بھائی جان
دوسرا بول چھکا
ہوں ہوں آپ کو تو بہت سارے گھر آتے ہوں گے ٹیمٹوگ
لیکن پیسہ میرا تھا بڑے بھائی کوئی نہیں گ کرا سکتا
بھائی گھر آ نہیں سکتا بھائی لیکن عزت بھی تو ہوتی ہے نا پیسہ ہر کچھ تھوڑی ہوتی ہے
اب میں تیر بول ری ہوں بیایر بول ری ہوں میں
ہاں ہاں ہاں
تیسرا بول چھکا
ہ ہوں بھیا آ ہیٹرک کب سنائیے گا بار مجھ ہیٹرک سننے کا تھا کہ آپ ہیٹرک وکٹ بھی لیے ہیں
لیکن اگلا بال اگلا بال آ ریےگلا بال میں نے دا لگایا فلڈر لگایا میں لیگ سائڈ میں
او ہو ہو چکا پھر بھی چھکا ارے بھیا بھیا بھیا بھیا ہ پھر آگے
لیکن اس بات چوتھا بول ہو گیا بھیا
ہاں
اس بار میرے دماغ آیا
جی جی بالکل
اور بال اسپن کے لیگ میں یا چھکا مار دیا بھیا لیگ میں
ا تو بھیا آپ بولیں کیوں آئے تھے بھائی جان بتائیے ناپ نو ہزار روپئے تو ص ہروا
لیکن لیکن ویٹ بھیا لاسٹ والولے بھی بچا ہے بھیا
اب تو ایک بول آپ بچا کر کیا ہی کیجیے گ جب آپ پانچ بالول پہ چکا پانچ پٹوائی تسرا تو یہ آ کا تو اٹھہتر روپئے جیتی تھا
لاس بول میرے دما میں پتا کیا چل رہا تھا بڑے بھیا
جی ہاں
کہ پانچ بال میں نے فاسٹ مارا لاسٹ میں سلو ڈالوں گا کیچ اپرے جائے گا چھکا آؤٹ ہو جائے گا سلو ڈالا بڑے بھیا اچھا کا آگے بڑھ کے مار دیا بھیا اسٹیپ لے کے
او ہوو اتنی درد کہانی کیوں سناتے ہیں مجھے میں تو خود ڈسپلے میں رہتا ہوں مطلب ڈپریشن میں
لیکن لیکن لیکن ویٹ کیجیے
آپ کیا ویٹ کروں چھ بال تو ختم ہو گئی ہے آ کی آپ کی تو لاال جوتا مار کے دوسرے بالر کو بلایا جائےاگا
ابھیھ میں چھتیسوور بڑھے بھیا اگلا اوور ایک میرا مین بالر میرا ٹیم کا
جی جی ہاں
پورا اوور ڈوٹ کرا دے بھیا اب اگلا اوور تیسرا اوور بچا
جی
اب تیر اوور کس کا ہاتھ اڑے گ آاف بائی کا اسپنر ہے
جی جی ہاں ہاں ہاں
اب میں ریڈی ہوں کی اب چکا نہیں بٹوانا میرے کو
جی بالکل
پہلا بول گیا میں بول رہے کہ نام اسپین لے کے میں ریڈی ہوں
ہوں
اور میں نے پیھے پھ لایا کہ بہت اسکو مارا تھا بیا پیچے کا
جی بالکل
پہلا بل چوک کا
ا ہفہو
پھر پھر سیکنڈ و پھر سے آف میں چوکا
ف تھڑا بول بھائی
اب تیسرا بال میں ریڈی تھا بھیا کہ تیسرا بال چھکا مجھے نہیں جاہے چھ سے نیچے چھ سے نیچے کوئی بھی چوکا پیچھے کا کلڈر لگایا تھا وہ چھوڑ دیاچ
اچھا بھائی تو میں آپ سے کیا کیا امید کروں آپ سے تو فرسٹ اوور پوری چکا آئی
بڑے بھائی امید تو اسی بات کا کہ پورا ٹیم مجھے لگتا کہ انہوں چھکا پٹاائے گ بٹ میں نے چکا پٹوایا بڑے بھائی اس کا
اچھا اچھا اور جو شرو وہ جو جو آپ نے جو پٹوایا تھا
تو وہ تو چھکا میں نے پٹویا اسوور میں نےر چوکا چوک پٹوایاڑے بھائی
تو تب بھی چوکا بھائی کم جان کم تھوڑی ہو بھائی جان مطلب چار ملٹیپلائی چھ کروں گا تو کتنے ہو جائیں گے
تو میں اپنے اوقات نیے گیا ن بڑے بھائی اوقات میں نچے آئے ہوں بھی
اوقات کی بات نہیں بھائی جان آپ نے تو نو ہزار روپیہ ہارا ہی اوپر سے آپ کی عزت کی بھی درج اٹ گئی بھائی جان کیوںکہ اتنے زیادہ رن آپ نے پٹوایا اوپر سے آپ نے فرسٹ بال پہ جا کر وکٹ آؤٹ ہو گیا
بٹ بڑے بھائی میں نے میں نے سنبالا کہ نہیں دکھے پہلا وہ میں نے چھ رن پہوایا چھ چھ چھ رن پہ پایا
جی
اب میں نے کم تو کیا ن بڑے بائی چھ سے چار تو پٹارا ہوں چھ کا تو نہیں پٹوا راہوں اب
نہیں بھائی جان دیکھیے آپ کا کا نام ٹھیک ہے کہ جب انسان جب ہارتا ہے تو وہ ہارتا نہیں ہے اس کو سیکھ ملتی
جی جی
تو آپ کی سوچ صحی ہے کہ سیکھ مل رہا ہے لیکن آپ ات بھی گندے حرکت نہیں کر دیں کہ آپ فسٹ بال پہ جا کر بولڈ ہو جائیں پھر اس کے بعد جب آپ کی بالنگ کے پاری آئے تو بولنگ میں بھی آپ اپنا درجیہ اڑا لیں ارے کسی آلراؤنڈر کی مطلب ہوتی ہے کہ آ ایک نہ ایک میں اچھا طریے سے کھیلے
پیسا میرا لگ آپ کیا لابا سا بار رہے
پھر آپ جب جب بات کریں پیسہ ہر کچھ نہیں ہوتا ہے کرکٹ میں
اچھا اچھا
انسان کے بھی
لیکن لیکن مجھے بھی گمنڈ ہوا بڑے بھائی کہ میں نے چکا نہیں پٹوایا میں نے چوکا پٹوایا
جی ہاں
لیکن مزہ آ گیا بڑے بھائی کہ چوتھا پر پفن چوک آ جائے گی پچواں بھی گیا چھٹا بھی بھی گیا پھر میں چھار گیا بڑے بھائی بہت دکھی کی بات ہے
تو وہ میں سمجھ ہی گیا بھائی جان کیوںکہ پھر لیکن کر رہے آپ
لیکن لیکن ویٹجیے آ بے بائی لاٹ میں کچ بچا ہے
جی جی بولیے
میں نے پیسہ دے دیا
پ اچھا اچھا تو آپ نے آپ نے رو کر دیا تھا یا پھر کیا کر کر دیا تھا
میں نے کاریا سے بھیا پیسہ جیتا تھا مجھے افسوس نہیں ہے کاریا مجھے پھر پیسہ دے گا کیا لگتا ہے کاریوں کو آ غریب سجھتے ہیں
جی گاڑیاں غریب نہیں ہے بھائی جان دیکھیے ہم لگ کو ورک نے میں محنت بھی تو لگتا بھاجن وہ اتنے آسانی سے پیسے ہم لگ کو تھوڑی د دیتے ہیں کیا والے ہم لوگ ان کے چکر میں ہم بہت سے محنت کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہم لوگ پوسٹر کے بارے میں ان کے چر کے بارے میں ہم لگ کہانی بتاتے ہیں ان کو
بڑے بھائی میں محنت کے لیے ریڈی ہوں بس کار یا پیسہ دے جائے بھائی بھائی بھ بھائی
ہے ماشء ال اچھی بات ہے انسان کو محنت کرنا چاہے مسلم دھرم میں ہے بھائی یہی تو کہا گیا کہ حلال پیسے کھانے ہیں ہرام پیسے نہیں
جی جی
تو جی ماشاء اللہ ہم کو اس بات پہ ہم کو اچھا لگا کہ آپ نے اتنا میں کرکٹ میں آپ نے مطلب محنت کیا ہر کچھ کیا
جی لیکن ہار گیا لیکن ہار گیا بڑے بائی
مجھےفسوس ہو رہی بائیجل بہت زیادہ افوس رہی آپ کو سوچ سوچ کر کہ آپ کو نو ہزار روپئے کمانے میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینے لگے ہووں گے ہیں اور آپ جا کر چالیس منٹ میں آپ نے گنوایا ٹوٹل پیسہ
لیکن اگر بڑے بھائی میں جیت جاتا تو ایک سے ڈیڑھ مہینہ کا کمائی ایک رات میں جاتا ہے بڑے بھائی
جی وہی تو جگا ہے بھائی جاں جو مسلمانوں کو نہیں کھیلنا ہے
ایک دم صحیح بولے آپ
وہ اسی کو تو بولتے ہیں آرام کا پیسہ مانڈی کا کرکٹ میں کھٹ رہے دوڑ رہے لیکن اس کو اس کو حلال نہیں بولتا
اچھا
جی بھائی جان آپ نے بہت بڑا گغلط کیا آپ نے اتنا گندا قدم کیسے اٹھایا آپ میرے سے ایک بار پوچھ لیتے کہ شان بھائی جان میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں آپ آپ رضی ہیں تو میں نے خود سمجھا تھا آپ کو
لیکن بڑے بھائی میں کتنا کتنا بی اٹواؤں
لیکن ایک چیز میں بتاؤں میرا تھا تو میں میں جیت جاتا کیونکہ آپ کو میرے اورب جو ہم لگ دونوں جو ساتھ میں اوپنگ میں جو اترتے تھے ہم لوگ
جی جی جی
تو آپ کو تو یاد ہوگی نا کہ ہم لوگ کا کیسا کرکٹ میچگ میں مطلب ہم لوگ کا چلتا تھا جو وہ الگ ہی لیول کا دور تھا ہم لوگ کا اس ٹائم جو ہم لوگ کبھی بیٹنگ میں نہیں مارتے تو بالنگ میں فیلڈنگ میں ڈائی مار دیتا میں کسی چیز پہ جان لگ دیتا تھا میں نہیں بھائی جان دیک غلط آپ کی تھی جب آپ جب ٹاپ لیول کے بندے تھے جب آپ وہ ایک بال پہ جب آؤٹ کر دیے تو کتنے بھی تو آپ سے تو کم تھے
جی
آ کسی اور کے بھروسہ میں کیسے آپ اپنا پیسہ لگا دیے آپ جب خود پہ بھروسہ ہوتا ہے تو چلیے ماشاال آپ پہ بھروسہ تھا آپ نے سوچا کہ میں مار دوں گا
جی
آپ نے وہاں جا کر نہیں مار پایا ٹھیک ہے تو وہاں پہ غلطی ہوئی نا بھائی جان تھوڑا سا اسی لیے تو دیکھیے کسی پہ دوست نہیں دینا چاہیے پہلے اپنے پہ دیکھیے کہ میں نے کیا کیا ٹھیک ہے اٹھتر رن مارا ٹھیک ہے آپ نے چھ بول پہ چھ چھ کٹ پٹوایا سیکنڈ اوور جب اگلا بالر آیا تو وہ پورا میڈل پلایا ٹھیک ہے تو ماسءلہ اس کو تو میں ب تعریف کروں گا بھائی جان تو آپ وہی جا کر اٹھتر رن بہت زیادہ کل تھاے جب ہمو چھبیسن جب ہمو ٹورنامنٹ جی گئے تھے
ہوں ہوں
تو آپ تو کتنا بھی تو اٹھتر رن آ لوگار رہے تو اٹھتر رن میں بھی لڑنے کا موقع تھا آپ لوگوں کے پاس
میڈن کیوں کروایا وہ تو چھ میں چھ وکٹ لیتا نا ہم میں نے چھ میں چھ چک کپ لٹوائے نا بڑے بھائی
نہیں بھائی جان اتنی آسان نہیں ہوتی ہے انسان صرف سوچ سکتا ہے کر نہیں سکتا ہے
تو دیکے میرے چھے چھ چھ ک پٹوا کہ نہیں بڑے بھائی
جی بات تو صحیح ہے کہ آپ نے پٹوایا
اس کو پچھے پچھ چھ چھپکٹااہیے
لینا وکٹ لینا اتنی آسان بات نہیں ہے گیندا پلا دیا سمجھو کہ آپ کے بہت زیادہ میچ میں جان لا دیاب میں کرکٹ میں کیا چلا دوں آپ کو یاد ہے نا میں جب فیلڈنگ لگتا ہوں تو بھائی گندا ڈوٹ کروا گندا ڈوٹ کروا وہ پریشر میں خود آؤٹ ہوگا میں یہی چلتا ہوں وہ گندا ڈڈ کر اور پر پریشر میں کیکہ بیٹسین ہوپلس ہواتی ہے نن اسٹرائکر اور اس کے جو کپتان کے جو الگ الگ جو پلیئر ٹیم میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ بول گے اےھائی کیا کھی رہے ہو بھائی مت کھیلو نہیں آتا تو بیٹھ جا تو اس کو ہوپ لیس ہوتی ہے وہاں پاس چلیے بھائی جان ہم کو تو افسوس ہوا کہ آپ ہار گ انس لمب میں جب رہوں گا نا تو آپ ان شاء اللہ آنکھ بند کر آپ میچ لیجیےا کرکٹ اور میں دکھاتا ہوں کہ میچ کیسے جیتتے ہیں
جی بالکل بالکل
جی بالکل بھائی جان آپ بہت بڑی غلطی کیے ٹھیک ہے
رکے ابھی کاریوں سے پیسہ آنے دیجے بڑے بھائی
سنی نا بھائی جان سنی نا سنی نا بھائی سلام دعا بھی کرنا چاہیے بھائی جان میں رکھتا ہوں نا السلام علیکم اللہ حافظ ارے بھائی جان آپ بات کو سمجھیے سلام دعا کیجیے